پجان
ولیکم وعلیکم السلام کیسو آپ
الحمد اللہ بھائی جان الحمد للہائی جناب کے امی جنا جان سب
سب سب کوئی ٹھیک ہے آپ کے گھر میں سب کوئی ٹھیک
الحمد اللہ بھائی جان ناشتہ ہو گیا آپ
بڑھیا اور جی جی ہمارا ہو گیا آپ نے کیا
ہاں بھائی جان الحمد اللہ کر لیا بھائی جان بس بیٹھا ہوا تھا آج موسم بھی سہانا تھا بارش موسم ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے تھوڑی بہت مطلب بحث کرو کسی ٹاپک پہ جس کی وجہ سے تھوڑا بہت مجھے بھی سیکھنے کو ملے گا اور آپ کو بھی سیکھنے کو ملے گا ان شاء اللہ
جی جی جی بالکل بولو نا آپ کو کیا کیا پوچھنا ہے کیا سیکھنا ہے
تو میں سوچ رہا تھا بھائی جان ہم اس بارے میں بات کریں کہ جو آج کل جو فٹنیس اور ایکسرسائز پہ لوگ کم دھیان دے رہے اسی کے ریلیٹڈ میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے تھوڑی بہت جانکاری لو اور آپ تھوڑا سا میرے سے بھی سیکھو گے
بالکل بالکل تو تو دیکھو فٹنیس ہاں ہاں بولو بولو
تو با جان اگر ہم دیکھیں کہ اگزرسائز ایکسرسائز ایک ایسی مطلب چیز ہے بائی چانس اس کی وجہ سے ہماری جو باڈی ہے وہ تر و تازہ ہوتی ہے بھائی جان جو ہماری باڈی کا ہر ایک اٹوٹ انگ ہوتا ہے بھائی جان وہ حرکت میں آتا ہے جس کی وجہ سے بھائی جان ہم مختلف بیماریوں سے بچتے ہیں بھائی جان ایکسرسائز سے یہ مراد ہے بھائی جان کہ ہمیں اپنی باڈی کو ہمارے ہمیں اپنے جسم کو تر و تازہ رکھنا ہے اور جو بھی یہ آج کل ہم جنک فوڈ کاتے یا کولڈ ڈرنک پیتے اس کی وجہ سے جو ہمارے میں آتا ہے وہ فیٹ آتا ہے بائی جان اس کی وجہ سے پھر مختلف بیماریوں کا ہم شکار بنتےے بھائی جان
بہت آ نے صحی فر فرمایا ہے تو ہمیں آپ سے تو کچھ کہنا ہے کہ جیسے جیے ریکھو او فٹنس اور ایکسرسائز اگر آپ کو کرنی ہے آپ کیوں کرتے ہو ایکسرسائز یا پھر اپنے باڈی پہ دھیان کیوں دیتے کیونکہ آپ کو اچھا دکھنا ہے اور اپنے اپنے صحت کے اوپر صحت کے اوپر دھیان دینا ہے آپ کو زیادہ چربی بھی نہ جمع ہو شریر میں آپ زیادہ آپ کا پیٹ نہ باہر ہو آپ یہی سب چاہو گے نا اگر آپ ایکسرسائز اور فٹ پہ دھیان دو گے تو جی نا ابھی دیکھو جیسے جیسے کہ آپ بھی ابھی آپ کو کچھ گلے میں پرابلم ہے کیا ہیلو
نہیں بھجن فرمائیے آپ
ہ ایسا کچھ ہے تو پانی پی لیجیے کوئی بات نہیں
ارے نہیں کوئی بات نہیں بھ جان فرمائیے
ہ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے باڈی پہ دھیان دے رہے ہو تو آپ اچھا دکھنا چاہتے ہو سیدھی سی بات ہے اور میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیسے کہ ا بہت لوگ ابھی آج کل جم جوائن کیا جنریشن ہی جم والی جنریشن ہے آپ اگر آپ دیکھو گے تو بہت تک اپنے فٹنیس کے اوپر بہت لوگ اپنا دھیان دے رہے ہیں اپنے ڈائٹ پہ دھیان دے رہے لیکن میں نے کئی لوگ کو دیکھا ہے کہ جم جات ہیں اور باہر جم سے باہر آتے ہی موموز کے ٹھیلے پہ یا چھوولے بھٹورے یا وڑا پاؤ یہی سب کھاتے ہیں میں نے بہت لوگ کو ایسا دیکھا ہے تو میرا رائے یہی ہے کہ آپ اگر اپنے شریر اپنے جسم پہ دھیان د دے رہے ہو آپ بہت اچھے سے دو آپ اپنے آپ اپنے آپ سے چیٹنگ مت کرو
صحیح فرمایا اپنے بجن کے دیکھو ایک تو آپ نے بولا کہ اگر کوئی جم جاتا ہے پھر وہاں سے ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تو وہ دیتا ہے اچھے سے جو اپنی ریز ہے وہ برن کرتا ہے بھ جان پھر لاسٹ میں کیا کرتا ہے موموز کھاتا اور وہ سارا کا سارا جو اس نے ورک آؤٹ کیا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا ضائع ہوتا ہے بھائی جان
اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم ایکسرسائز کریں یا جم جوائن کرے ہمیں اپنے کھانے پینے میں مطلب دھیان رکھنا چاہیے اگر ہم جم جے ہیں تو ہمیں پروٹین لینا چاہیے پروٹین ایک اچھی چیز ہے وجہ یا کاربوہائیڈریٹ والے کھانے چاہیے یا فائبر جس میں ہوگا یہ جو فیٹی چیز ہے وہ کم کرنی چاہیے اور زیادہ تر جو ہمارے مطلب ہمیں پتا ہے بائی جان ہمیں کون سی چیزیں یہ جو شوگر والی چیزیں ہمیں وہ بہت اچھی لگتی ہے لیکن یہ شوگر اتنا مطلب نقصان دہایت ہے ہمارے صحت کے لیے سویٹ اس کو سویٹ پوائزن بھی بولتے ہیں بھائی جان میٹھا زہر بولتے ہیں شوگر کا برجن اگر ہم دیکھیں گے آج کل آج کل اگر ہم دیکھیں گے بہت سارے سیلیبریٹی لوگ ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں کسی یا اسپانسر کرتے کسی چیز کو جو کہ شوگر والے ہوتے چیز تو ہم سوچتے ہیں کہ اگر ان کے اتنا اچھا ہے لیتے ہیں اتنا گلو کر رہی ہے ا جب ان کو کچھ نہیں ہوا تو ہمیں کیا ہوگا لیکن وہ بس ہمیں مطلب دھوکا دے رہے وہ خود تو نہیں پیتے ہیں شوگر والی چیزیں یا کچھ بھی ہمیں بس گمراہ کرتی ہے بھائی جان اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم کو کچھ بھی کھائے پیے پہلے دیکھا کرے کہ اس میں شوگر کی کنسنٹریشن کتنی ہے بھائی جان شوگر کا مقدار کتنا ہے کیونکہ پہلے تو صحت ہے صحت کے بعد باقی ہے بھائی جان جب ہمارے پاس اچھا صحت ہوگا تبھی ہم کچھ کر سکتے ہیں بجن توب ہمارے پاس پیسے بھی ہوگے تب ہم ہمیں سکون بھی ہوگا گھر میں کیونکہ جب شحت مطلب ایک گھر گھر میں کسی کا شحت بگڑ جا ہے بھجن پورا گھر ہی بگڑ جاتا ہے اس سے کیونکہ ہر کوئی جو افراد ہوتا ہے فیملی میں وہ نہا بائی چانس اس سے متاثر ہوتا ہے
بالکل صحیح ہمپ نے بہت صحیح فرمایا دیکھو ہم آپ کو میٹھاس کے بارے میں کچھ بتاتے جیسے کہ آپ نے بولا سوگر ہمیں نہیں کھانا چاہیے وہ سویٹ پوائزن ہوتا بالکل صحیح آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اب جیسے کہ ہیلو آپ سن رہے ہو
ماشاء اللہ
ہیل ہلو
ہاں بھائیا
ہاں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے کہ آپ ہاں ہاں جی بول رہا ہوں کہ آپ سویٹ پوائزن اگر سوگر ایک سویٹ پوائزن ہی ہے اگر آپ اس کو کنزیوم کرتے ہو تو آپ کو دھیرے دھیرے اندر سے آپ کو کھوکھلا بناتی ہے وہ لیکن آپ نے جو بولا کہ سیلیبرٹی سارے سوگر فری بھی سیلیبرٹی سارے ایڈورٹائز کرتے ہیں کہ آپ چائے میں شکر نہ ڈال کے سوگر فری کا ایک گولی ڈالو آپ کو یہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے آپ اپنے اوپر کنٹرول رکھو یا پھر پرانے زمانے میں جیسے ا دادا دادی یوز کرتے تھے وہ گڑ گڑ یوز کرو میٹھاس زیادہ اگر آپ کو میٹھا کھانے کا من ہے گڑ یہ سب مشری یہ سب یوز کرو تو آپ کو صحت بھی اچھا رہے گا اور آپ کو زیادہ میٹھا کھانے کا من بھی نہیں کرے گا
ماش ماشا اللہ بھجن آپ نے صی فرمایا کہ آب دو گے پچھلے زہان کے مقابلے آج دیکھو گی اتنی ساری بیماری آئی ہے جن کا نام و نشان نہیں تھا پرانے زمانے میں وہ کیوں آئی ہے اتنی ساری بیماریاں وہ اس لیے آئی کیونکہ ہم ڈے ٹو ڈے لائف میں اتنے خطرناک کیمیکل کنزوم کرتے ہیں بھائی جان کی پوچھو ہی مت آج کل ہمارے مطلب جو والدین ہوتے وہ کیا کرتے اگر بچہ د کرتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے تو گھر والے اپنا جیسے کہ ہماری ممی ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے وہ بول ہے کہ جاؤ ریسٹورینٹ سے کچھ آرڈر کرواؤ وہ اپنا ٹائم بچانے کے لیے یہ بچے بے کو ایک قسم کا ذہن دیتے ہیں
جی جی جی جی جی ہوں آج کل تو یہ سارے آن لائن ہو گئے
جھ پھر مطلب ان کو پ پیارے ہوتے مطلب بچے ہوتے ہیں ان کے ان کا شحت بگڑ جاتا ہے بھائی جان تو ہمیں چاہیے کہ بچے کو بچپن سے ہی عادت کرواؤ کہ گھر کھانا کھانے کے لیے اور گھر والوں کو بھی چاہیے کہ زیادہ آئل نہ ڈالے کھانے میں یا زیادہ میٹھے میٹھے چیز نہ دیا اپنے بچوں کو کیونکہ یہ میٹھا جو ہوتا ہے باڈی کے لیے بہت ہی مطلب خطرناک چیز ہوتی ہے جیسے کہ اگر ہم دیکھیں گے اگر ہم زیادہ میٹھا کنزیوم کریں گے تو شوگر کی کنسنٹریشن جو ہوتی ہے وہ بھ جاتی ہے بھائی جان جس کے جس کی مدد سے پھر ہم ڈائبٹیز پیشنٹ بن سکتے تو یہیا ہمارا جو بی پی ہوتا ہے وہ بھی ہائی ہوتا ہے بھائی جان وہ کنٹرول مین کنٹرول میں نہیں رہتا ہے تو ہمیں چاہیے بھائی جان پہلے خود کو تھوڑے بہت مطلب چینج لانی چاہیے کہ ایکسرسائز کرنی چاہیے زیادہ نہیں اگر آدھا گھنٹہ ہی کرے گا تو ٹھیک ہے پھر اپنے گھر والوں کو بھی بولنا چاہیے کہ اپنے جو پاپا ممی ہوتے ہیں ان کو بولنا چاہیے کہ آپ بھی کم سے کم آدھا گھنٹہ دو یا صبح یا شام کو رننگ کے لیے اگر وہ جم نہیں جا سکتے تو کم سے کم رننگ تو کرے آدھا گھنٹہ تک
ہوں یہ بہت صحیح آپ نے فرمایا دیکھو جیسے کہ آپ نے کہا کہ آج کل تو آن لائن کا زمانہ ہے تو پیرنٹس آج کل کے جو نیو جنریشن ہے زینزی والے لوگ تو کچھ بھی بھوک لگے گا آپ لنکڈ کر لیں گے ہوٹل سے کھانا منگا لیں گے زومیٹو کر لیں گے اب آج کل یہی سب زیادہ چل رہا ہے لیکن اگر آپ کے بچے لوگ کو شروعات سے اگر آپ کو ہیلدی کھانا آپ دو گے اپنے گھر میں بچوں لوگ کو عادت دلا کے رکھو گے کہ نہیں بیٹا باہر کا زیادہ نہیں کھانے کا کبھی کبھار اٹس ہوک لیکن ہر بار آپ باہر کا کھاؤ گے تو آپ اندر سے پھر آپ خراب ہو رہے ہو باہر سے تو آپ ٹھیک ہے ہو لیکن اندر سے آپ کا سسٹم خراب ہو رہا ہے تو یہ سب سارے چیز دیکھنا ہاں بولیے
ماشاء اللہ آپ نے صحیح فرمایا کہ ہم آرڈر کرتے کسی ایپ کے تھرو کرتے ہیں اور ہمیں یہ بھی بنا دیکھ کے ہم کرتے دیکھو ہمیں نہیں پہ ہوتا وہاں سے انہوں نے کتنے دنوں کا وہ کھانا بھیجائے جس کی وجہ سے پھر ہم گھر میں مختلف بیماریاں ہوتی تو جیسے ہمارا جو اسٹامک ہے اس میں بھی ایشو ہوتا ہے بھائی جان تو ہمیں ہمیں چاہیے اگر اگر بھوک ہی لگی ہے تو تو بھائی جان تو فروٹ کھائے یا کوئی بھی ایسا چیز کھائے جو کہ بنا کیمیکل کا ہو بھائییا
چلو تو آپ سے ہمیں اس ٹاپک پہ بات کر کے بہت ا اچھا لگا ہم اب سے بعد میں گفتگو کرتے ہیں انشاء اللہ